ہاں کیسی ہو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی الحمد للہ
گھر میں سب ٹھیک ہے
جی جی الحمد للہ آپ بتائیں
بس ٹھیک کیا کر رہے ہو آج کل
کچھ نہیں بس ابھی تو فی الحال بیٹھی ہوں کام سے فارغ ہو کر
ہاں
جی جی
ہاںھ ہم بات کریں گے موبائل کے نقصانات پر
جی جی جی جی
آج کے دور میں موبائل فون ہماری زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے
جی بالکل صحیح صحیح کہہ رہے ہیں
اس کے بہت سے فائدے ہیں لیکن اگر اس کا زیادہ یا غلط استعمال کیا جائے تو اس
یہ انسان پہ ڈیپینڈ ہوتا ہوتا ہے نا انسان کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے نا کہ اس کا کیا یوزز کرنا چاہیے دیکھیے موبائل ایک اچھی چیز ہے دیکھیے اپن ابھی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اب اپن اچھی بات کر رہے ہیں نا ہے نا اور اس پہ بہت ساری چیزیں سب کچھ اچھی آتی ہے دین کی باتیں ساری اچھی آ تی ہے
آپ کی بات بالکل درست ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ج نے اس کے جو یہ ہے نا اچھے جو اس کے اچھے اچھے اچھے جس پہ اس پہ کام ہو سکتے ہیں لیکن اس کا غلط یوز ہم کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں ہم غلط یوز کہ ہم بچوں کو موبائل فون پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ دن بھر موبائل فون پہ رہتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے پہلے کے دور میں جب موبائل فون کم کم یوز کرتے تھے پہلے کی پیڈ فون آتے تھے اس پہ اتنا ٹائم ہم ضائع نہیں کرتے جب سے اسمارٹ فون آ گئے ہم نے جو شاپنگ ہوتی ہے کچھ خریدنا ہوتا ہے ہم مارکیٹ جاتے تھے یہ بات ٹھیک نہیں آج کل جو آج ہم شاپ شاپنگ ان لائن نہیں کرتے وہ ایک ٹائم اس میں کام لگ لیکن اگر ہم دوسری طرح اس کو دیکھیں گے ہم جاتے تھے ہماری ماں ہماری بہنیں جو جاتی تھی مارکیٹ کچھ کھانے کے لیے لاتی تھی لیکن وہاں سے ان کو ایکزرسائز بھی ہوتا تھا کام بھی کرتا تھے لیکن اب انسان اتنا آلسی آلسی بن گیا ہے کہ وہ وہ جو ہے وہ شاپنگ اپ اپنے گھر میں ہی کرنا چاہتا ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نقصاناتتی ہے یا اگر ہم دوسری اگر ہم دوسری طرح دیکھیں گے دوسری طرح اس طرح دیکھتے ہیں ہم کی جو ہماری ماں باپ ہیں بھائی ہیں یہ آپس میں ٹائم نہیں دے سکتے ہیں مطلب اتنا یہ موبائل کے مصروف رہتے ہیں موبائل کے ساتھ یہ آپس میں اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم نہیں دیتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے بچے اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے ہیں بھائی اپنے بہن کو ٹائم نہیں اسی طرح بہن اپنی بھائی کو ٹائم نہیں دیتا ہے اسی لیے میں بولتا ہوں کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں کیا آپ میری بات سے سہمت ہو
جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اس کے جو فائدے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ نقصان بھی بہت زیادہ ہے یہ بات تو بالکل رائٹ ہے کہ آج کل انسان فون پر اتنا زیادہ بزی ہو جاتا ہوتا ہے کہ گھر پہ فیملی ہر چیزوں پہ دھیان نہیں دے پا رہا ہے فون کی وجہ سے یہ بات صحیح ہے گھر پہ شاپنگ ہو رہی ہے تو انسان باہر نہیں جا رہا ہے ایکسرسائز وغیرہ ہو رہی ہے سب صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ بالکل رائٹ ہے سہمت
اور ایک اور اور ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے بچے ہیں جب ہم پہلے پہلے جو ہمارے بچے ہوتے تھے وہ کیا کام کرتے تھے وہ کام کرتے تھے وہ کھیلنے جاتے تھے باہر ہم بھی جب چھوٹے تھے ہم کھیلنے جاتے تھے باہر کرکٹ کھیلنے جاتے تھے والی بال کھیلنے جاہتے تھے فٹ بال کھیلنے یا اور کوئی مطلب جس سے ہمیں اپنا جسم جو ہوتا تھا وہ تندرست رہتا تھا لیکن
جی جی
کے جو بچے ہیں وہ سب کچھ اپنا ٹائم اپنا جو وقت ہوتا ہے ان کا وہ کس پہ گزارتے ہیں موبائل فون پہ گزارتے ہیں اسی لیے میں بول تا ہوں کہ یہ جو موبائل فون ہے یہ اس کے جو فائدے بہت سارے فائدے ہیں لیکن لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں
جی جی بالکل صحیح ہے جی
اور اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہ جو ہمارے گھر والے ہوتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے بچوں کو زیادہ فون ابھی نیولی بیبی ہوتا ہے جو کہ ابھی وہب بی ہوگا اس کو بھی فون دیتے ہیں جسے آکھ
س ش جی جی بالکل صحیح کیا ہے تو جی جی جی
وہ بھی نقصانات ہیں مجھے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہمیں خاص کر فون نہیں دینا چاہیے
جتنی جلدی فر
جب بچہ بڑا ہو جائے میچور ہو جائے تب اس کو جو ہے جب اٹھارہ سال سے بڑا ہو جائے تب اس کو فون دینا چاہی کیونک کیکہ آج کل جو اٹھارہ سال کے جو کام کم بچے ہوتے ہیں وہ غلط یوز
جی جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ
اور اگر ہم دیکھیں گے ہمارے جو اسلام میں بھی ہیں کہ اپنے وقت کا جو ہو ہے وہ آپ اپنا وقت کو ضائع مت کیا مجھے لگتا ہے کہ جو وقت ہوتا ہے سب سے آج ل ضائع فون پہ ہی ہوتا ہے
جی
ہیں کہ نہیں
ہوں بالکل صحیح کرما ہے آپ نے
لیکن انسان جو ہے وہ اس فون کو استعمال کر سکتا ہے وہ اس فون کو اپنی جی اچھا اچھے فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہیں جیسے کہ پڑھائی
ٹھیک س
یا اسلامک بیان ہوتے ہیں وہ اس سے بھی ہم وہ اس پہ بھی اپنا وہ اچھی طریقے سے
انٹرسٹ کر سکتے جی جی فوکس کر سکتے ہیں جی صحیح فرما رہام
دور ہوتا ہے کوئی ہمارا بائی باہر پڑتا ہے ہماراری گھر والے ہی دور ہو جاتے ہیں اس حساب سے یہ بہت فائدے مند ہوتے تھے ہوتا ہے پرانے زمانے میں یہ ف یہ متنا تھا یہ فون وغیرہ
کہاں تو صحیح بات ہے اور کیا صی بناپ
مجھے لگتا ہے کہ جو یہ چوٹی چھوٹی بچے ہیں
تو بھی او بھیاہ گی ہی
ہم کرنا چاہیے یہ
ہ
اتنا بھی نہیں کہ ہم اپنے گھر گھر والوں کو آپ نے بھائی بہنوں کو ٹائم نہ دے سکیں
جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی
اور ہمیں وہ وہ دیکھنا چاہیے جو ہماری زندگی ج میں ضرورت لگے نہ کہ وہ فضول چیزیں ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے
جی جی
اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آن لائن شاپنگ ہے یہ بھی اچ آ گئی لیکن یہ اچھھی آنے کے ساتھ ساتھ ان اس کے بھی نقصانات بہت زیادہ ہیں
جی جی بالکل صحیح کرم رہے ہ جی
جیسے کہ پہلے کیا ہوتا تھا اب کیا اسکیم ہو جاتے ہیں آن لائن شاپ کوئی چیز ہم لاتے ہیں لیکن وہ نکلتا ہی نہیں ہے وہ وہ بھی پرابلم ہو جاتی ہے
جی
اور کیا
ہاں
صحیح کہہ رہے ہیں آپ
مو موبائل فون ایک مفید ایجاد ہے لیکن اس کی غلط یہ حد سے زیادہ استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے جوک حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں فون اس کے لیے بہت نقصان دہ ہیں
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے جی جی بالکل صحیح
اسی لیے ہمیں موبائل فون کی استعمال صرف ضرورت ضرورت کے مطابق اور مفید وقت کے لیے کرنا چاہیے پڑھائی گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا کھیل کود اورور کتابیں پر نا بھی روزمرہ زندگی کا
آے
نہ کہ موبائل فون ہی ہمارا حصہ ہونا چاہیے ہے کہ نہیں
جی جی بالکل صحیح ہےم آپ نے جی
اور کیا اور اور باقی گھر میں سب ٹھیک ہیں
جی سب الحمد للہ جی بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے
یہی بات ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے اسکولوں میں بھی بتانا چاہیے کالجوں میں بھی ہمیں یہ تعلیم دینی چاہیے نہیں کہ نہیں
اور کیا دیکھیے گھر کا کلچر بڑے گارجن صحیح رہیں گے تو گھر کا اپنے آپ کلچر اچھا ہوگا ہے نا سب
ہاں ٹیچرس اچھے رہیں گے اس اسکول کے بچے بھی اچھے رہیں گے آج کل کا زیادہ زیادہ زیادہ یہ بھی یہ بھی کیسز آئے کہ ٹیچرس کلاس روم میں فون د کلاس روم میں اللو ہی نہیں ہونا چاہیے فون
ارے اب نہیں اسکولوں میں تو الاؤ نہیں بھی ہوتا ہے پر کالج پہ ہوتا بھی ہے تو بٹ کیا ہے کہ اب کے بچے چپے سے لے کر چلے جاتے ہیں نا
ہاں
بنا پیرنٹس کو بتائے ہوئے ٹیچرس کو بتائے ہوئے یہ نہیں جانتے خود کا نقصانات کر رہے ہیں
چلو آپ سے آپ سے بات کر کے بہت اچھا ہو لگا چلو مجھے ایم ای بلا رہی ہیں چلو کسی اور دن بات کرتے ہیں
ٹھیک ہے جی اللہ اللہ حافظ